وہ سلام
وعلیکم السلام الحمد اللہ اور بتائیے کیسے ہیں آپ
ہم اللہ کا کرم ہے ہم خیریت سے ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
بس الحمد للہ ہم بھی بہت اچھے ہیں
الحمد للہ اللہ آپ کے اوپر بہت رحم کرے آپ کہ یہاں پہ خوب خوشیاں آییں خوب خوش رہے یہاں پ
ہم نے سنا دیا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے آج آج کل کوئی آن لائن ورک شروع کرا ہے ہمیں بدائی دینے کا موقع ہی نہیں ملا آپ کو تو ہم نے سوچا آج بدائی دی آپ کو فون کر کے بدائی ہو آپ کو مبارک ہو بہت بہت جی آپ نے آن لائن ورک شرو کرا ہے
ہاں جی جی جی شکریہ آپ ہمارے لیے دعا کریں ہم ہمارے کیا کام میں برک کت ڈالیں گے اللہ آپ لوگوں کی دعائیں دعائیں چاہیے بس
جی امین امین اور فرمائیے آپ کیا ورک شروع کیا ہے آپ نے آن لائن آج کل آف لائن اور آن لائن شاپنگ میں
چادرے چادریں لائے تھے ہمارے شوہر آئے ہیں تو تھوڑی چاد رے وغیرہ لے کر آئے ہیں وہ بامبے سے تو ہم نے سوچا یہ کام شروع کر لیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے اپ کرنا بھی چاہیے کیونکہ آج کل دیکھیے نا فراڈ وغیرہ بہت ہو ہو رہا ہے جو اج اپ جو ریئل ویب سائٹ ہے نا اس پرپ اپنا نمبر وغیرہ بھی دالے اپنی ویب سائٹ پر کہ لوگ آپ کو ترنت کانٹیکٹ کر سکیں
جی جی آپ تھوڑا گائڈ کیجیے گا ہم کو تو دیکھیے کام بڑے گا تو ہم آپ کو بھی انولو کر لیں گے اپنے ساتھ
بالکل شکر الحمد للہ ہم بھی انولو ہوں گے آپ کے ساتھ
اور بتائیں آن لائن شاپنگ کی اور آف لائن شاپنگ کے لیے کیا آپ کو کون سی شاپ پنگ آپ کو اچھی لگتی ہے
ج ہمیں تو آن لائن بھی شاپنگ اچھی لگتی ہے آف لائن شاپنگ بھی اچھی لگتی ہے جو ملتا ہے ہم کر لیتے ہیں بس کروانے والے شوہر کے پاس پیسہ ہونا چاہیے بس
یہ تو ہے دیکھیے شوہر تو پیار کرتے ہی آپ کو بہت تو ہم دیکھ چکے ہیں شوہر کی تو بڑی آپ کے اوپر بہت پیار برساتے ہیں تو ایسا مت بولیے
ہم یہ تو کہہ رہے ہیں بس پیسے ہونا چاہیے شاپنگ تو ہم کہیں سے بھی کر لیں گے تو زیادہ تر نا ہم آف لائن کرتے ہیں کیونکہ نہ آن لائن میں چیز صحیح نہیں ملتی ہے
اور امی چلی گئی نکاہ میں
ہاں جی ہماری امی چلی گئی ہے نکاح میں چلی گئی آج نکاح ہے نا
تو واپسی کب کی ہے ان کی
جی کل ولیمہ ہے تو ولیمہ کے بعد ہی ان کی واپسی ہوگی
ہاں ہمیں بہت بہت دن سے یاد کر رہے تھے ہم ان کو امی کا بات نہیں ہوئی ان سے بہت دن سے تو سوچا آپ سے پوچھ لیں آج ان کے بارے میں
جی وہ چلی گئیہے نکاح میں چھوٹا والا بھائی جان بھی گیا ہے اور ہماری ہم آپ مانیں گے ہماری یہاں وہ بھی گئی ہے آپی بھی گئی ہیں
اچھا چھوٹی والی
نہیں نہیں ہماری بڑی آپی ایک ہی تو ہیں
اچھا
آپ کی ایک بار بات ہوئی تھی انو نے آپ کی آواز پہچان لی تھی
اچھا اچھا ہمیں اس ٹائم یاد نہیں آ رہا آپ کن کی بات کر رہی ہیں
انونے نے آپ کو آپ آپ کے آواز میں ریکورڈنگ بھیجی تھی ہمارے چھوٹے سسٹر کے ساتھ جی جی جی جی وہ والی آپی بھی نہیں ہے
اچھا اچھا
جی وہاں پر جا کر دونوں اپیوں کا میل ہو گیا
چلیے اچھی بات ہے یہ تو بہت اچھا لگا جانکے
نہیں وہ تو میل پہلے بھی تھا پر وہ ہے نا گم سم کا باہر باہر کا میل ہے وہ انکا انندر کا میل نہیں ہے
تو پھر ایسے میل تو نہیں ہونے چاہیے اس سے اچ اچھا ہے کی دور ہی رہے ایسے رشتے داروں کو دو دور رکھیں اپنے آپ سے
کیا سنا میں ہے
دعا سلام کےلئے
جی دعا سلام میں مست وہ مل گئے تو دعا ہو گئی نہیں تو نہیں
دیکھیے دنیا میں پتہ نہیں کتنے طرح کے لوگ ہیں
جی صحیح بالکل صحیح فرمارے ہیں آپ
ج آپ جائیں تو آپ کی آپ کی جو موجودگی ہے نا وہ ایک اچھی چھاپ چھوڑ دے بس
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بہت ہم نے آج بنائے تھے دوپہر میں چاول کائیری بنائی تھی ہاں جی پیاز وغیرہ ڈال کے نہ ہمارا من نہیں تھا کچھ جی کچھ تو بنانے کا من نہیں تھا تو ہم نے طاہری بنا ڈالے
اچھا آج ہم نے بھی آج ہم نے بھی تھوڑا سا ذائقہ چینج بدلنے کے لیے ویجیٹیبلس والی وہ میگی بنائی تھی
اوہو وجیٹیبلس آٹے والی یا میدے والی
نہیں نہیں آٹے کیی میگی ہم میدی کی میگی نہیں کاتے ہیں
فرما رہے ہیں آپ
بہت ہی گذب کا ذائقہ ہوتا ہے اس کا بھی
کیسے بنائی تھی آپ نے بتائینگے آپ
سیم پروسیجر ہے جیسا وہ والی میگی میں رہتا ہے سیم ہی اس میں رہتا ہے بس تھوڑا سا زیادہ اس میں تھوڑا لگانا پڑتا ہے بھانپ میں تھوڑا دیر زیادہ رکھنا پڑتا ہے باقی تڑکا ویسے ہی لگایا ہم نے ساری سبزیاں ڈال کے
بال آپ نے
جی
سبزیوں کو پہلے ابالا آپ نے
نہیں نہیں کیرٹ بنا کے آیا ہ اس میں نا سبزیوں کو چوپ کر کے نا باریک چاپ کیا تھا
بول گئی تھی
بھاپ میں جی جی سے نکل جاتی ہیں بھاپ میں
ڈالی ہوگی اپنے گاجر گوبھی وغیرہ
جی جی کیا بولتے ہیں اسے
بٹر بینس بیینس وغیرہ
ہاں جی جی ساری سبزبی شہزادی کو دی تھی انہوں نے جاب کر دی تھی اس کے بعد ہم نے فٹافٹ سے ساری سبزیاں تھوڑا بھاپ میں رکھ دیا تھا نا اس کو تو وہ گل گیں گی اچھے سے
ہم بنائیںے میں نے بنائی نہیں مکس ویج والی میگی وغیرہ کیونکہ ہم کم ہی بناتے ہیں ہم اپنی شہاذادے کو کھلا دے روز میگی مانگتی ہیں
نہیں ہم بھی میگی میدے مدے کی نہیں بناتے ہیں نا آٹے کی بناتے ہیں تو وہ تو ہاں ویسے لیکن زیادہ نہیں ویک میں ایک بار اب تو کافی دنوں کے بعد نہیں تھی جب سے آپ سے بات کر رہے ہیں تب سے بہت دنوں کے بد سمجھ لیجے آج ہی بنایا ہم نے
ہماری چھوٹی ہے نا وہ جو ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے گا وہ پیچھے پڑ ہی جاتی ہے
دیکھیے بچوں کا تو ائقہ تھوڑا چینج بھی کرنا پڑتا ہے بچوں کو بدل بدل کی چیزیں کھلانی پڑتی ہیں ان کا بہت ہی بہتر تو الگ طرح کے ان کے رہتے ہیں ذائقے کے تو بدلنے چاہیے بیچ بیچ میں نا
کیا آپ نے آج کل کوئی آن لائن شاپنگ کری کہ نہیں
ہم نے آن لائن کل ہماری شہزادی وہ دیکھ رہی تھی کرتیاں تو ایڈ ٹو کارڈ کر کے رکھ رکھ ہیں اس نے کچھ باقی تو ہم نے ابو لے آ ہے ان کے تو ہم نے بولا آپ ان میں سے چوز کر لیجیے تو بولی جو ہم نے آن لائن رکھی ہیں ان کو تو ہم لیں گے ہی ایک ایپ ہماری اپپی بتا رہی ہماری بڑی اپپی بتا رہی تھی کہ وہ بھی اچھی ہے پائی ہے ا نام ہم پوچھیں گے آپ کو بھی بتائیں گے بہت سندر ریزبل پیسوں میں چارجز میں مل رہی
اب بس کپڑے اچھے مل رہے ہیں نا کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کئی بار کپڑے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے
جی جی تھوڑا مسجد کی طرف گئے تھے تو وہاں پہ ہم ادھر سے بھی ہم دو کرتیا لے کے آئے تھے ہم آپ کو پکچر سینڈ کریں گے دیکھنا وہ بہت ہی بہتر ترین کررتیاں پہنتے ہیں تووگ بولتے ہیں بڑی سندر کرتی پہن ہے اور ڈھائی سو روپئے کی دی تھی وہ ہمیں کسی نے
بہت سستی مل رہی آپ کو وہ کرتی
بہترین کپڑا ہے اور بہت ہی بہترین گزب کی لک آتی ہے پہن کر
اچھا جی کوئی نہیں آپ مجھے کرتی سینڈ کریے گا میں دیکھوں گی میں بھی منگاؤں گی
کرو گے آپ بھی دیکھیے گا تو اگلی بار جب بھی ہمارا مسجد میں جنا جانا ہوگا تو ہم آپ کو ضرور کال کر لیں گے
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں
ہوں تھوڑا آپ کو کا پتا چل جاتا نا ہم کو تو ہم تھوڑا ایزی رہتا ہے ہمارے لیے
وہ تو ہے ہی سائز وغیرہ کا پتا ہونا تو بندہ چیز لے لیتا ہے مطلب سائز کا ہی نہ بتاؤ تو چیز لینے میں دقت ہوتی نہیں ہے تویں پھر چھوٹی آ جائے
جیسے آ جیلری وغیرہ ہے یا ک یہ سب چیزیں تو لے لی جاتی ہیں بٹ کپڑے کے معاملے میں ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ سائز پتا چل جاتا ہے تو بہترین مل جاتی ہے پھر چیز
س یہ ہمارے کل بھائی جان بول رہے تھے کہ ہم نے آپ کے لیے چیز لی ہے تو ہم نے ان سے کہا بھائی جان آپ کورئر کر دیجے
اچھا
تو بھائی جان چپ ہوگے
بھائی جان کو بولا باہ آ رہے ہیں تو زدہ آپ کی پاکٹ کرتی
بھائی جان کا جواب نہیں نکلا آ گے پھر
ہم سمج گئے آپ کون سے بھائی جان کی بات کر رہے ہیں
بولے ہم رجستھان سے آپ کو جے پوری کرتی بھیج رہے ہیں ہم نے کہا بھائی جان کوریئر کر دیجیے ہم لے لیں گے یہاں سے
ان سے تو ہم نے بھی دو کال کروانی ہے ان سے ان سے ہمیں بھی کام تھا
ہم بھی کام ہے ان سے
جی جی کام ضرور لیجیے اپنا
بالکل بالکل وہ ہمیں وہ ہمیں کرتی کہتے ہیں ہم آپ کو سوٹ بھیج رہے سوٹ لیا ہے آپ کے لیے ہم شاپنگ پہ گئے ہیں تو آپ کے فروٹ لے کر آئے ہیں تو ہم نے بھائی جان سے کہا کہ آپ سوٹ ہمیں کوریئر کر دیں تو بھائی جان بولے بھائی جان میں بھائی آپ لے کے جائیے آ کے ملب بھائی جان ہم پہلے آئے کرایہ لگائے بھاڑا لگائے آپ کے سوٹ کے لیے آئے
اتنا تو کپڑا نہیں ہو گفٹ ہمارا نہیں ہوگا جتنے کے تو ہمارے یہ پیسے لگ جائیں گے وہاں پہنچنے میں
بھائی جان آپ شادی کرے آپ بھائی جان سےکھے کانا وغیرہ بنائے ہمارے
بالکل بالکل صحیح فرمایا
جی تم نے کہا بھائی جان سے کہ ہے کھانا بنائے ہم ابھی آتے ہیں بھائی جان کو بلایا تو تھا نہیں تو تو پھر بھائی جان چکو گئے وہیں پر گھوم ہو گئے جی بھائی جان یہ بول رہی جی ہم شاجی بول رہی ہیں کہ ہمیں دھوپ میں جھلا جلا ہے بتائیے
دھوپ میں آپ کی طرف دھوپ ہو رہی ہے ہمارے یہاں موم موسم بہترین ہے ایک دم ناقابل سماعت
بالکل دھوپ اتنی ہے کچھا میں دھوپ میں بتائی یہ ان کو جھولا مل جائے نا تو یہ مطلب بہت ہو جاتی ہیں
گھومنے کے لائق مس چلیے پھر اللہ حافظ ہم کرتے ہیں آپ سے پھر بعات پھر ملتے ہیں جلدی اللہ حافظ